ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام ٹھیک ہو
ہاں جی الحمد للہ آپ ٹھیک ہو بھائی
بس اللہ کا شکر اور سنا آپ
جی الحمد للہ آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
بس اللہ کا شکر ہے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
جی جی الحمد للہ سارے ٹھیک ہے کیا کر رہے ہو چائے پی
ہاں چائے پی
اچھا اور کیا چل رہا ہے کیسا موسم ہے
بس موسم تو بڑھیا ہے بہت گرمی ہے ہاں
ابھی بھی گرمی ہے
ہاں بی بھیی گھرمی ہے
اچھا کیا ہی کر سکتے تو جون سے ہی تو بہت ساری گرمی ہے نا
دن ب دن بڑھتی ہی جا رہی ہے
کوئی نہیں ایک یہ ایک مہینہ بچا ہے تو پھر تو اس کے بعد نہیں ہوگی ہے نا
جی جی اگست سے تو کم ہو جائے گی گرمی جی جی
اور بتائے
بس اللہ کا شکر ہے
کیسا چل رہا ہے کام دھام کیسا ہے آپ کا ابھی
بس اللہ کا کا شکر
چرا ابھی اچھے سے
جی جی اچھا چل رہتا ہے
ل اچھی بات ہے وہ مجھے یہ بتاؤ آپ بھائی مجھے جاننا ہے کیا مجھے لگتا ہے جو ا آ ہے نا یہ ابھی جو پورے ورلڈ میں چل رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے یہ آگے جا کے کہ انسانوں کی جواب واب کھائے گی کیا لگتا ہے آپ کو
کچھ لوگوں کو جاب ملے گی کچھ لوگوں کو کھا جائے گی جاب
نہیں مجھے لگتا جو میکسیمم لوگ ابھی کام کر رہے ہیں تو بہت سارا نقصان ہو جائے گا لوگ وہ مجھے لگتا ہے ایسا
جی جی جی
ہے نا اگر کمپنی میں سو بندے کام کر رہے ہیں تو آگے جا کے تو بیس یا دس ہی بندے کام کریں گے ہے نا
جی جی جو فیوچر جنریشن ہے ان کو مجھے لگتا ہے کہ ان کو فائدہ ملے گا جو ابھی چھوٹے ان کو اس سے فائدہ ملے گا
نہیں یہ مجھے لگتا ہے جیسے ابھی یہ دسویں پاس کریں گے ہمارے یو جنریشن کے بچے اچھا تو ان کو چاہیے کہ اچھا سا کورس جو اے آئی کے ریلیٹیڈ ہے نا
جی جی جی اس کے ریلیٹڈ کچھ کورز ہڈے تاکہ جی جی جی اس سے تو بہت فائدہ ملے گا کچھ لوگوں کو تو جو اس کا ایجوکیشن پڑھے گی تو ان کو
ہاں صحیح ہے بالکل آگے جا کے تو ان کو پہلے آپ دیکھو اگر آپ دیک دیک دیکھ سکو گے تو یہ کو پہلے ہمیں تیار کرنے میں تو انسانوں کا ہی ہاتھ لگے گا ہے نا جیسے اے آئی کو پہلے ہم فیڈ کرنی پڑے کہ ہماری آوازیں ہماری باشا جو ہے پورا سب کچھ سمجھانا پڑے گا تو اس کے لیے تو آدمی چاہیے جو جو سافٹ ویئر بنائیں گے اس کے لیے تو اس کی پڑھائی کرنی ضروری ہے تو اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ جو بچے ان کو ایک کورس کرنا چاہیے
جی جی آپ نے صحیح بات بولی ہے کہ اس سے پڑھنا ہے تاکہ آگے اس کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑا تو ایزی اس کو جواب ملے گا جب کوئی انسان آئی اے آئی کی طرف توجہ دے اس کی نالج پڑھے تو آسان بھی ہوگا اس کے لیے
بالکل
دیکھیے پڑھنا ہے ہر کچھ چاہے کوئی بھی فیلڈ ہو پڑھنا ہے پہلے
بالکل
تب اس کو اس کی نالج سمجھ آئے گی یہ کیا ہے پڑھنے کے بغیر کچھ نہیں ملے گا
ہاں یہ تو صحیح بات ہے لیکن مجھے لگتا ہے دیکھو جو ہمارے جو ماں باپ ہے ہمارے جو پیرنٹس ہیں جو کہ ابھی بچے مجھے مطلب زیادہ تر تو جہاں پہ ہم رہتے ہیں تو یہاں پہ الٹریٹ ہی زیادہ تر پییرنٹس سے جیادہ پڑھے لکھے تو نہیں ہے جو جو بچے ہیں وہ اس کو بتائیں گے ہمیں یہ والا کورس کرنا وہ والا تو وہ ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ ان کے گھر والے مان ہے نا تو پہلی بات ان کو سمجھ نہیں آئے گا پہلے یہ کون سے کورس کی بات کر رہے ہیں کہیں اپنا فیوچر تو برباد نہیں کریں گے
جی جی جی اس کا وجہ ہے کہ ماں باپ ان پڑھ سےے اسی لیے ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کورس کیا ہے
بالکل
تو اس کو آج تو مجھے لگتا ہے کہ گاؤں والوں کے جو بچے ہو تھے گاؤں کی زندگی ان کو خود ڈسائڈ کرنا پڑتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے
بالکل
لیکن جو فاروڈ لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ کس فیلڈ میں کیا قیمت ہے کس جگہ کیا ہے
ابھی ابھی آپ دیکھو گے جو شہر میں جو لوگ رہتے ہیں ہے نا ان کو تو بہت ساری انفارمیشن ہوتی ہے فرق ہوتی ہے گاؤں والے اور وگوں میں اور ان کے لوگ میں تو بہت سارا فرق ہوتا ہے بالکل
جی جی جو ہم سے لگ بھگ دس سال پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا فیلڈ ہے اس کے بد ہم دس سال لگتے ہیں اس کو سمجھنے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پیرنٹس نالج والے ہمارے پیرنٹس نالج کے بغیر یہی فرق ہے ان میں اور
بالکل بالکل
بچوں کو پھر مشکل چوز کرنا پڑتا ہے جب ان کے والدین ان پڑھ ہو تو اسی لیے آج بچے تو خود ڈیسائڈ کرتے کہ ہمیں ایک کر رہے ہیں لیکن ماں باپ ان کے پریشان رہتے ہیں کہ پتا نہیں یہ کون سا فیلڈ ہے اس میں میرا بچہ کامیاب ہو جائے گا کہ نہیں وہ پریشان رہ جاتا ہے کہ ہمیں یہ بچے کریں گے کیا تو ان کو پھر جب بچک
اہ اس بات کو بالکل ان کو سمجھنا چاہیے
جی جی جی آج تو ہر کچھ انسان اچھا کرنا چاہتا ہے تو اس کے پیچھے ان کے گائڈ ہونا چاہیے تاکہ وہ بات کو سمجھے یا اس ار مقام تک پہنچا پہنچ سکتے لیکن اس کے پیچھے گائیڈ ہو ضروری ہونے چاہیے
ہاں بالکل بالکل صحیح بات یہ تو ہونا چاہے مجھے لگتا ہے فیملی میں ماں باپ یا کوئی بھائی بہن بھی اگر کزن بھی ہوگا تو ایک تو ہونا چاہیے آج ایک فیملی میں ہے نا جو کہ دوسرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آگے جا کے تو گائڈ ہی کرے گا جب کوئی نہیں ہوتا تو انسان پتا نہیں کہ ایسے ہی کر کے پڑھتا ہے وہ غلط ڈائریکشن میں جاتا ہے جو اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ بالکل نہیں کر پاتا وہ بچارا ہے نا جو اس کے دوست لوگ کرتے ہیں وہ بھی کرتا ہے جو سوسائٹی میں لوگ جیسے ابھی کے ٹائم پہ موسٹ آف دا یہ اسٹوڈنٹس ہے وہ میڈیکل چوز کر رہے ہےا تو سوسائٹی میں جو بچے ہے وہ جاتے ہیں وہ ویسا ہی کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی گائڈ نہیں ہے وہ بولتے جو جب اس نے کیا تو ہم بھی کر سکتے ہیں تو یہ بات غلط ہے پھر اسی لیے تو آگے جا کے وہ کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں
جی جی جی جس کی جو بچہ کچھ کرتا ہے گاؤں میں تو دوسروں بچوں کو موٹیویشن مل کہ اس نے اگر کیا تو میں کیوں نہیں کروں گا تو اس کی اس سے ہمیں بہت فائدہ ملتا ہے ان بچوں کو جب کوئی کچھ مقام حاصل حاصل کرتا ہے وہ دوسرا بچہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں اگر اس نے کیا میں بھی کر سکتا ہوں اور اس کو بھی اسے بہت اسٹرانگ ملتا ہے کہ تاکہ وہ اس مقام تک پہنچ سکتا ہے
ہ ہاں بالکل
جی تو بچوں کو اس سے بہت مارٹیویشن جب کوئی بچہ اچھی طرح سے کوئی مقصد حاصل کرتا ہے تو اس سے بہت بہت فائدہ ملتا ہے تاکہ آگے جانے کو اسی لیے بچوں کو اچ چی کاموں کی طرف توجہ دینا پڑتا ہے اسی لیے
بالکل بالکل بھائی
ہیلو
جی نہیں مجھے لگتا ہے جیسے ہ ہ جو ابھی کے بچے ہیں تو شیتان ہے بہت زیادہ ہے نا یہ بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں ان کو سمجھانا بھی بہت مشکل ہے بہت ہی زیادہ
جی جی
لیکن ہم لوگوں کو چاہے ان پہ محنت کرے کیوںکہ ابھی تو یہ بچے نہ سمجھ ہوتے ہے نا چاہے کچھ بھی ہوتے پھر بھی نہ جو ٹین ایج ہوتی ہے انسان کی تو اس میں تو نہ سمجھ ہی ہوتا ہے انسان
جی ان کو سمجھنا سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے آج کل کے بچوں کو
بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ اس لیے تو میں بتاتا ہوں یہ ہمارے والدین کی غلطی ہے دسو اگر آپ سوسائٹی میں دیکھو گے آپ کو دس بچے اچھے ملیں گے دس بچے خراب مل جائیں گے نا
جی جی جی جی یہ پرانی کہاوت ہے کہ جو بچوں کو کہتے ہیں کہ وہ جب کوئی بچہ مانتا ہے کہ باپ نے کیا کہا اس پہ عمل کرے گی تو وہ بچہ آلریڈی آگے جاتا ہے جو باں باپ نہیں مانتا ہے تو آلریڈی وہ پیچھے ہی رہ جاتا ہے
ج بالکل صحیح بات مجھے لگتا ہے دیکھو اگر جتنا ہر کوئی ماں باپ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے نا لیکن مجھے لگتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کو بچوں کو تھوڑا سمجھنا بھی چاہیے تھوڑا گھر والوں کو بھی غصہ آنا چاہیے ہے نا بچوں کی غلطیوں پہ
جی جی
جیسے کہ جیسے استادوں کا ڈر رہتا ہے ان کے جیسے بچوں کو بھی رہنا چاہے کہ اپنے ماں باپ کا ڈر جتنا پیار کرے اتنا ڈر بھی ہونا چاہے کہ ہمغلط نہ اگر ہم لط کریں تو ویسا ہو جائے گا ہمارے گھر والے ناراض ہو جائ گے ہم کو ماریں گے نا تو یہ بات بھی ہونی چاہیے مجھے لگتا ہے
دونوں میں بچوں کا فائدہ ہوتا ہے جب ماں باپ پیار کرتے اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے جب ڈانٹے اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے بچوں کا تو
دیکو اگر بچے کو خال پیار ہی کرے تو وہ تو بگڑ جاتا ہے نا
بگڑ جاتا ہے یہ تو صحی بات ہے لیکن کچھ ماں باپ بچوں کو ڈانٹتے اس لیے کہ یہ اچھا بنے
نہیں نہیں بالکل کوئی تو غصے سے نہیں مارتے نا اس کے بلائی بھلائی کے لیے کرتے ہیں سب غصہ کرے اگر وہی بالکل بالکل بال کوئی ماں باپ اگر اپنے بچے کو ایک چمٹ مارے گا تو اندر سے اس کو اس کے زیادہ درد مل جاتا ہے نا
جی جی جی جی
اس کی بلائی کے کے لیے کرتا ہے سمجھیے اس بات کو اس کے لیے فائدہ ہے آگے جا کے
جی جی جی جی
تو یہی بات ہے یہی یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بچوں کو اچھی سے ہدایت دے اللہ کرے ہیں نا اور ہم لوگوں کو بھی چاہیے ان کو پیار دے اور اچھے سے سمجھائے غلطی کرے تو اس کو بھی سمجھانا پڑے گا دو تین بار چار بار تو غصہ بھی کرنا چاہیے بچے پہ کیونکہ تبھی وہ سمجھ جے ہیں لیکن ایک بار تو ہاتھ نہیں اٹھانا چ چاہیے لیکن غصہ کرنا چاہیے
جی جی
ہیلو اور سنا
بس اللہ کا شکر ہے آپ سے بہت مزہ آیا بات کرنے کے لیے
آپ بھیجھے بہت بہت ہی بہت ہی زیادہ اچھا لگا میں تو چاہوں گا کہ آگے جا کے بھی آ سے بات بہت باتیں کروں کیونک آپ کی سوچ بہت ہی بہت ہی بہت ہی زیادہ اچھی ہے
چلو شکریہ تھینک یو